وعلیکم بھائی جان
کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟
ہاں بھائی خیریت آپ سنائیے آپ خیریت
الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی اللہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے ابھی بلال تو سب خیریت ہیں اور اپ کے امی ابو سب خیریت
ہ اللہ کا سب شکر ہے کہ سب خیریت سے ہیں آپ کے ا امی اور ابو ٹھیک ہے
ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے بھی امی ابو سب ٹھیک ہیں فی الحال تو اور بھائی کھانا ہو گیا آپ کا
ہاں الحمد للہ کھانا ہو گیا آپ آپ نے کھایا کھانا
ہاں بھائی ہم نے بھی کھا کے فری ہوئے ہیں ابھی بھی تبھی آپ کو کال یہتاا ہاں بھائی
شکریہ شکریہ تو بھائی کیا سوچ سوچ رہے ہیں کیا کس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں
ہاں بھائی ہمیں آج تعلیم شکھا کے بارے میں کریں گے کہ بھائی آج کے دور میں لوگ پہلے اشکھت لوگ تھے تو پہلے اتنا وکاس نہیں تھا وہ آج کل تعلیم شکھا شکچھا کے پرتی لوگ جاگروک ہو گئے ہیں تو کتنا دھیرے دھیرے وکاس ہونے لگا ہے اور بچے بھی ٹائم سے مدرسے وغیرہ اور سب کچھ آنے لگے ہیں پہلے بھائی وہ شکچھا کا دور نہیں تو پہلے اتنا وکاس نہیں تھا رہن سہن میں بھی بھائی پرورتن آیا ہے دیکھنے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے جتنی تعلیم زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگی ہے اتنا اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے ایک دم ہوشیار ہو گئے ہیں اور ہر چیز میں لوگ اب آگے آ رہے ہیں
ہاں بھائی یہ بات تو بھائی بالکل صحیح ہے تعلیم ہمارے بھائی تعلیم ہمارے ہاں بھائی ہاں بھائی بولیے آپ بولیے
تعلیم میں پہلے پہلے کیا ہوتا تھا بڑی مشکل دل سے جس کے پاس پیسا ہوتا تھا تھا گاؤں میں پیسہ ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو شہر پڑھانے کے لیے بھیچتا تھا اور غریب کے اندر غریب تک کوئی جو ہے نا تعلیم پہنچتی ہی نہیں تھی تعلیم پڑ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا تو آگے یہ ہو گیا کہ تعلیم کو آسان کر دیا ہے نا اس سے غریب لوگ بھی پڑھنے لگے ہیں اور اس کے بعد اور ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو ہے لڑکیوں کے اندر تعلیم کا بالکل کوئی تذکرہ ت ہی نہیں
ہاں یہ بات تو بھائی آپ نے بالکل صحی بولا پہلے تو یہ بولتے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کریں گے اب تو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے سلیکشن ہو رہے ہیں وہ زیادہ ترح سے لڑکیوں کے ہو رہے ہیں جیسے آرے اس پوشٹ پر آئی ایس پوسٹ پر بڑی بڑی پوسٹوں پر جا رہی ہیں لڑکیاں
یعنی ہر کام میں وہ بھی آگے بڑھتے کیونکہ ان کو تعلیم میں موقع پڑھنے کے لیے موقع دیا گیا ہے اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا تعلیم سے ان کو سمجھ بوجھ زیادہ بڑھ گئی ہے اور کل وہی جو ہے لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہے مائیں بنتی ہے اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس سے ان کے بچوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی پڑ پڑ پڑاتے ہیں آگے پھر ان بچوں کو کوب
ہاں بھائی ویسے بھی تو بولتے ہیں کہ بچے کا پرتم گرو مائ ہی ہوتی جو ب
صحیح بات ہے جی جی جی بنیادی طور پر ماں ہی شروع تو وہی سے ہوتی ہے پہلی تعلیم تو ماہ سے شروع ہوتی ہے اگر ماں ت م یافتہ ہوگی تو اسے بچوں کو کا بہت زیادہ فائدہ ہے
ہاں بھائی وہ بولنے کا طریقہ بھی سکھائے گی کہ کس طرح بڑوں سے بولنا ہے کس طرح چھوٹوں سے بولنا ہے اور بول جتنی اچھی تعلیم اس کی معنی کر رکھی ہوگی اس سے زیادہ اچھا اپنے بچوں کو سکھائے گی
صحی بات ہے اور تعلیم سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کہ لوگوں کے تعلیم سے یہ بھی فائدہ ہوا لوگوں کا کمانے کا ذریعہ آسان ہو گیا ہے
ہاں بھائی پہلے دیکھا ہوگا بھائی کہ پہلے تعلیم میں لوگ اتنے زیادہ جاگروک نہیں تھے جس کی بھائی تعلیم اچھی ہے وہ گورنمنٹ جاب وغیرہ لگ گیا ہے تو بھائی اس کے پریوار کو دیکھو کتنا ان کے بچے ا جو کتنے ہوشاروی ہیں اور و کو بولنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے اور پوری طرح سے ان وہ اپنے پورے پریوار کااس وکاس کر لیتا ہے درے دھیرے اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان ان کے پریوار کا رہن سن دےھو بھلے ہی ان پڑھ لوگوں کے پاس پیسہ کتنا بھی ہو پھر تعلیم کے بغیر بھائی جیون جی لو جیون جیسا جیون نہیں رہتا بھائی
صحیح بات ہے تعلیم سے تو پھر تعلیم کے بغیر جو بندہ آج کل ہے تو اس کو کو تو عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے یعنی تعلیم
ٹھیک ہے ہلو
جی جی
ہاں جی بھائی بولیے
تو تعلیم سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ایک عزت ملی سماج میں عزت ملنے لگی لوگوں کو جو بچارے غربت میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے بچوں کو پڑھایا بچے آگے بڑھ گئے ان سے ان کے اگر وہ پڑ بھی تھے ان کے ماں باپ بچوں کو تعلیم پر پڑھانے کی وجہ سے ان کی عزت بھی بڑھ گئی
ہاں بھائی وہ تو ہے جیس جس کہ بھائی آاںج کے دور میں کوئی بھائی گورنمنٹ جب لگ گیا ہو ب سب غریب پریوار سے تو اس کے ماں باپ کا کتنا مان سمان وغیرہ پہلے عزت نہیں کی جو جاب وغیرہ لگنے بعد اس کی عزت اور ماں باپ کی عت کتنی عزت بڑھ جاتی ہے آج کل پیسوں کا دور ہے وائی تعلیم کا تعلیم کے بغیر جیون جی لو ویسا لگتا ہے کہ
ہاں
ہاں بھائی وہ تو ہے بھائی
اور ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو جو اس سے دور ہے یعنی ابھی تک تعلیم پہلے پہلے جو ہے نا جب بڑھنے لگی تعلیم کو اہمیت دی گئی پھر دور دور دور گاؤں میں تعلیم نہیں تھی تو حکومت نے کیا کرا کہ وہاں پر جو ہے نا بچ چونکہ اچھا ماں باپ کہتے تھے ہم غریب ہیں تو ہم ان کو پڑا نہیں سکتے ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہیں ہم کمائی ہماری کمائی اتنی بھی نہیں ہم کھا سکتے تو حکومت نے یہ کر دیا کہ کہا بچوں کو اسکول بھیج دو ان کا جن کا کھانا وہیں پہ کھائیں گے یہ لوگ اسے پڑیں گے بھی اور ان کا کھانے کا یہ بھی ہو جائے گا ہوں
ہاں بھائی اب تو چل تو رہا ہے گورنمنٹ اسکولوں میں جو کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں دودھ وغیرہ بھی اب تو سب کچھ ملتا ہے بس پہلے جیسے اب اتنا ہے گورنمنٹ اسکولوں میں پت نہیں پڑھائی تھوڑی کمزور تھی کمزور ہے اس ٹائم کیونکہ انہیں ٹائم بھی نہیں ملتا انہیں مڈ ڈے میل وغیرہ میں لگا دیتے ہیں وہ
وہ بات تو اب اب آگے آگے اس میں چینج ہونے لگی ہے یعنی تبدیلیاں آگے گئی ہے اب اب گورنمنٹ اسکولوں میں بھی جی جتنا بھی اب ٹیچر استاد کے لیے جتنا یہ یعنی پوری ضبط کے ساتھ نظم کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے ان کے اس سے فائدہ یہ ملا ہے کہ اب گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پڑھائی بڑھنی اچھی ہونے لگی ہے
ہاں بھائی اب تو فی الحال تو یہ ہے کہ اب تو سدھار کافی دیکھنا ہاں بھائی یہ تو بھائی آپ نے بلا پہلے اتنے ٹیچر بھی نہیں جی ٹیچر وغیرہ بھی نہیں تھے کیونکہ پورے پورے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا تھا وہ کیا کرے پوسار سنھال لے یا اسکول کا کاریہ سنبھال لے اب تو یہ ہے کہ بھرتیاں وغیرہ ہونے لگی ہیں تو ٹیچر وغیرہ بھی بڑھنے لگے ہیں بھائی
صحیح بات ہے بھائی یہ تو صحی بات ہے تو اب تعلیم تعلیم اب جو ہے آسان ہو گئی ہے اس لیے چاہیے ہمیں کوئی جو ہے نا اسے اس سے اب چاہیے کہ قسمت کی بات ہے سبھی تو تعلیم میں جا کر بڑے بڑے لوگ تو نہیں بن سکتے مگر تعلیم کے ذریعے لوگوں کو کسی جگہوں پہ جو ہے نا راستہ آسان ہو جاتا ہے
بھائی ضروری نہیں ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ تعلیم کر کے جاب ملے رہنے کا طریقہ تو سدار سکتے ہ اپنے بے بچوں کو بھی تو پڑھا سکتے ہیں تعلیم دے سکتے ہیں اور خود کا رہنے ہاں بھائی
سفر پہ جا رہے ہیں پہلی بار اس جگہ جا رہے ہیں اب جو ہے حکومت نے ہر جگہ بورڈ لگا رکھا آپ پڑھے لکھے ہوں گے یافتہ ہوں گے تو آپ بورڈ کو پڑھ کے جو نا آپ کا راستہ پہنچنے میں آسان ہو جائے گا آپ کو ٹینشن لینے کا نہیں آج موبائل بھی چلاؤ تو اس کے لیے بھی تعلیم ہونی چاہیے یعنی ہر جگہ پہ آپ تعلیم کے کی ضرورت پڑ رہی ہے
ہاں بھائی پہلے کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر ہم نے دیکھے ہمارے بڑے بزرگ یا ہم سے ان سے بھی بڑے لوگ پہلے یہ بولتے تھے کہ تعلیم انہیں تعلیم دینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا بڑے بڑے لوگوں جو پیسے والے کے لوگ تھے وہ پڑھتے تھے انہیں بھی سیر بھیج دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے کیونکہ گاؤں میں ایسا پڑھنے کے لیے کوئی سادھن نہیں تھا جو پڑھ سکیں
صحی بات ہے
پہلے دیکھا ہوا پہلے وکاس بھی نہیں تھا کیونکہ بیماریوں کا علاج بھی نہیں تھا وہ کیا ہے وہ بیڈ وغیرہ کی دوائی دیتے تھے ڈاکٹر وغیرہ بھی نہیں تھے کیونکہ تعلیم سے ہی سب ڈاکٹر وغیرہ جو کہ اچھی طرح سے ا ئے ہیں تو جانچ وغیرہ ہونے لگی بھائی پہلے جانچ وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی
ہاں بہت سی بیماریاں تھیں جن کا علاج نہیں تھا تعلیم بڑھنے کی وجہ سے اب آگے بڑھنے لگے ہیں تو اس کی جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کر کے نا ہر بیماری کا آہستہ آہستہ اس کا علاج نکلنے لگا تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہ کیا رائے ہے اس کے بارے میں تعلیم کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے
ہاں بھائی ہمیں تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے اور آگے بڑھانی چاہیے جس سے کہ ہماری آنے والی پیڑھی کا بھی وکاس ہو اور وہ بھی اچھی تعلیم لیں اور اپنے آنے والے جیون کا اچھی طرح سے وکاس کر سکیں
جی تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا
آپ سے بات کر کے وہ گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ